والے ولیکم السلام اور سب کھیلے
ہاں بس اللہ کا شکر ہے آپ سنائیے آپ کیسے ہو
جی بس آپ کی دعائیں الحمد للہ اللہ کا شکر ہے
اچھا اور میں نے پریشان تو نہیں کیا آپ کو
نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے کوئی پریشانی نہیں ہوئی
اچھا اور مطلب ہو گئی عید کی تیاریاں وغیرہ ہو گئی
جی بس آج لاسٹ دن ہے جو اس کی شاپنگ ہوگی بس
ہاں ہاں یہ تو ہے ہی میں نے تو دیکھو رات کو ہی کر لی تھی تو پھر میں تو سو رہی تھی مطلب تھوڑا سا صبح گھر میں وغیرہ سنگوایا تھوڑا سا کام وام کیا تو میں سو گئی تھی
اچھا اچھا
کیونکہ رات کو میں لیٹ آئی بازار سے بارہ ایک بجے جائے تھی تو ٹائم ہی نہیں ملا تھا پھر صبح اٹھ کے تھوڑا کام وام کیا تو میرے کو تھکان ہو گئی تھی نیند پوری نہیں ہوئی نا دیکو رات میں لی نا تو پھر سونا پڑ گیا اگر رات کہ میں نیند لےنے لیتی ہے تو پھر مجھے سونا نہیں پڑتا
ہاں جی ہاں جی
ہاں اور اب نیند لینی بھی ضروری تھی کیونکہ اب نہیں سوتی تو پھر تمہیں پتتا ہے کل کا پورا دن خراب ہو جائے گا
ہاں جی ہاں جی کل رات تو میں بھی نہیں سوئی کس چک میں موی کے چک کل میں کہ میری منہ بھی چل رہی تھی اس چکر میں سوئی نہیں اور صبح میں جو سوئی ہوں بھائی اور بھائی میری آنکھیں درد کرنے لگ گئی مطلب میں نے کیا بھائی سونا بہت ضروری ہے
دیکو نیند وہ کہتے ہیں نا جیسے کھانا ضروری ہے پینا ضروری ہے پہننا ضروری نہ کریے ویسے ہی مینزی ہے
ہاں جی سونا بھی بہت ضروری ہے بھائی سونا اگر رات کی نیند الگ ہی ہوتی ہے
ہاں دن میں دیکھو نا تم کتنا بھی سو جاؤ لیکن تمہارا شریر نا پھر بھی ٹوٹا پھوٹا
ٹوٹا رہے گا ہاں ہاں جی رات کی نیند الگ ہی یہ ایک ہی الگ ہی سکون ہو
جی جی ایک رات نیند میں الگ ہی سکون ہوتا ہے ہم مطلب اگر دو گھنٹے بھی س سو لیے نا رات کی نیند میں تو سمجھ لو ہمارے پورے دن کی تھکان اتر جائے گی
ہاں جی ہاں جی
ہاں اور اگر تم پورے دن میں سو لیے پورے دن تو سمجھ لو وہ پورے دن جو سوئے ہو نا تو وہ شریر تم خراب کرنے کے لیے سوئے ہو اس میں کچھ فائدہ نہیں ہو
اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے ہاں اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے تم صبح کی نیند لے رہے ہو بکار ہے اس نیند کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے
پھر اس سے وہی ہے شیتان تمہیں سلا رہا ہے تم سو رہے ہو اور اپنی روزی برکت خراب کر رہے ہو ہے نا فرشتے تمہارے گھر میں آ نہیں رہے بس سوئے جا رہے ہو سوئے جا رہے کیونکہ جب اللہ تالی نے سو بھ کرر گیا تب تو تم سو نہیں رہے ہو
اپنی ہیلتھ خراب کر رہے ہو اپنی آنکھوں پہ فرق کر رہے ہو
جی جی جی اور جب مطلب سونا چاہیے تب سو نہیں رہے
نماز پڑھ کے نماز پڑھ کے سو گئے تو الگ ہی نیند آتی تی ہے لیکن نماز پڑھیے کوئی سوتا ہی نہیں ہے
ہاں یہ تو ہے ہی
کوئی نہیں جائے گا لیکن فون پر کو سب جائیں گے
فون تو تم دو دو گھنٹے تین تین گھنٹے اگر کہوں گی نا کہ کنٹینیوسلی چلا لو تو چلا لے
چلا لیں گے ایک بار کو یہی ہے کہ فون کے اگر فون کا کوئی کام ہونا ہوگا نا تو بس فون کا کام دے دو
ہاں اور تم سے کہہ دیا جائے کہ چلو ٹھیک ہے تھوڑی دیر کلام پاک پڑھ لو یا پھر دعا میں شامل ہو جاؤ تو بھائی اتنا مطلب شیطان اتنا بھڑکاے گا نا قدرتی شریر
ہو گئی ہم جا رہے ہیں
وہی جلدی سے کرو جلدی سے مطلب اتنا شیطان بہت بری طریقے سے بہکا دیتا ہے یہ تو ہے
جی بس میرا بھی یہی حال تھا کہ میرا بھی کچھ ٹائم پہلے بھی یہی حال تھا کہ میں بالکل نہیں سو رہی تھی راتوں کو دوپہر میں سو رہی تھی دوپہر میں دوپہر میں سونے کے کے بعد وہی ایک بارہ ایک بجے اٹھنا رات کو پھر وہی حال سونا نین یاری کیونکہ میں میں کیا کرتی تھی میرا شیڈیول ہی گھوم گیا تھا نا رات کو میں سو نہیں رہی ہوں اگر رات کو سووں گی تو صبح جلدی اٹھوں گی تو ٹائم سے اپنا رات کو سو جایا کروں گی
ہاں
جب سے میں نے یہ مطلب ابھی ورکنگ میں نہیں تھی نا تو جب یہ ہوا تھا میرے سات
اچھا اچھا
جی جب سے ورکنگ ہوئی ہوں تو ایک ہے دماغ میں کہ بھائی اب اس ٹائم پہ اٹھنا ہے تو اٹھنا ہے
ہاں وہ دیکھ مناا ج پک بر کہ ن چ تو ت بیے س کرتی
بے فکرتی ہاں
ہاں اب تو میں فکر ہو گئی ہے بھائی ٹائم سے آفس جانا ہے ٹائم سے وہاں سے آنا ہے سونا ہے پ تو صب ہ گے
ہاں جی
ہاں یہ تو ہے
صبح اٹھو نماز پڑھو نماز پڑھ کے اپنا کام کرو تو اچھا دن جاتا ہے لیکن آج کل یہ ایسا ایسا کر نہیں رہے ہیں لوگ اپنا کریں گے جلدی جلدی جلدی جلدی کریں گے جائیں گے اور کچھ نہ کچھ ہو جائے گا پھر
نا اتنے کام بگڑتے
ہاں اتنے کام بگڑتے میرا بھی یہی حال تھا کہ بھائی میں بھی یہی سوچتی تھی کہ بھائی نماز پڑھو نماز پڑھنے کے بعد آرام آرام سے اپنا کام فرصت سے کرو تبھی تمہارا کام اچھا ہوگا
سہر
ہ جی
اور وہی والی بات ہے نا ہمیں عادت ہو گئی س کچ
جلدی جلدی کرنے کی کیونکہ بائی اگر میں آٹھ بجے اٹھ جو نو بجے کی ٹائمنگ ہے تو وہی پندرہ منٹ میں کرو پندرہ منٹ میں نکلو
جی جی جی میرا بھی مطلب آفس دس بجے کا ہے تو مجھے صبح اٹھنا پڑتا ہے سات بجے پھر اس کے حساب سے
ہاں جی یہی تو تھوڑا سا پہلے اٹھ نہیں سکتے ہم کہ تھوڑا سا پہلے اٹھ جائیں تو اچھے سے آرام سے فرصت سے کام کر لیں گے اپنا
ہاں یہ تو ہے ہی اب تھوڑا سا روٹین بدلنا پڑے گا سونے کا
ہاں جی فون بس فون اچھا یز کرو گے جب بھی اچھا یوز ہوگا بننا نہیں جب تک وہی ہے نا اللہ نے یہ تھوڑی گائے کہ تم غلط راستے پہ چلو
ہیلو ہاں جی
ہ جی اللہ نے یہ تھوڑی کہا کہ تم غلط راستے پہ چلو میں نے تمہیں غط راستے پہ تھوڑی چلنے کے لیے بھیجاائے
ہاں صحیح کہہ رہی ہے
ہاں جی
مھے اور بتائیں
جی بیس آپ بتائیے
ہلو ہاں جی ہاں جی
آپب بتائیے
ایک
ہلو
ہاں اور بتائیے کیا سلاحھی
سب بڑھیا چل رہا ہے بس یہی ہو رہا تھا کہ اپنی نیند کا تھوڑا سا کریں دھیان رکھیں اپنے نیم کا
ہاں سحی کہ رہی ہو بہت زیادہ ضور ہوتی کر ت م نے نہیں
جی
منا تو سب جگ خااب جات
ہاں طبیعت بھی خراب ہو جاتی پھر آنکھوں پہ فرق پڑ جاتا ہے یہی سوچ رہی تھی مطلب ہاں کبھی مطلب کبھی دھیان میں نہیں آتا میرے جلدی سے کہ میں اپنا پرایا رو ین ٹھیک کروں یہ کروں وہ کروں جب شیڈیول لیتی ہوں نا کہ ہاں یہ چیز کرنی ہے سونا ہے تو سونا ہے جب نہیں آتی مجھے نیند
اچھا
ہاں جی اور پھر جب آئے گی نیین جب میرے کو کام کرنا ہوگا یا مجھے کچھ کرنا ہوگا جب آتی ہے نی
ہاں یہی ہوتا ہے شیڈیول شیڈیول میں صرف بنا لینا چاہیے پتہ ہے اور مطلب نیند تو پھر ایک ہے ہی مگر مگر رات میں نیند ملو نا پوری تو پھر دن میں آتی نہیں ہے پت ہے کہ
ہاں جی ہاں جی
رات مگر کڑی ہزار
جی جی جی دن میں نہیں آتی ہاں اور پھر اگر دن کی نیند بےیکار ہی ہوتی ہے رات کی نیند کا الگ ہی سکون ہوتا ہے
ہاں ہاں صحیح رہے
رات کی نیند لو نا اچھا ہی رہتا ہے کیوںکہ رات کی نیند میں ایک ایسا ہوتا ہے کہ صبح فجر میں اٹھو اپنا نماز پڑھو نماز پڑھ کے جو کام کرنا ہے تم کو کرو
ہاں دن کے دیند مطل ایسا ہو تھوڑی تھکان سی ہو جاتی
ہاں تھکان سی ہو جاتی ہے ہاں میرے ساتھ بھی تو یہی ہو رہا تھا کچھ ٹائم سے کچھ ٹائم پہ لےن میں ورکنگ نہیں تھی تو کام پر وہ جاب پر جا نہیں رہی تھی میں تو میرے ساتھ یہی عورت کہ راتوں کو جاگنا اور پھر دوپہر میں سونا دوپہر میں سونے کے بعد ایسا پورا پوری باڈی ٹوٹ تھی کہ بھائی میں کیوں سوئی کیوں سوئی اپنا فریش موڈ بھی نہیں رہتا تھا چڑ چڑی چڑچڑا پن یہ سب رہتا تا ہاں جب سب سے زیادہ طبیعت خراب ہوتی نا جب جب یہ حال سب سے زیادہ ہوتا ہے
ہاں اور
جب میری طبیعت ہاں جب میری طبیعت خراب ہوتی جاتی ہے تو میرا یاال ہو جاتا ہے کہ راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے اور پھر صبح سوتی ہوں اور پھر پ پھر درد وغیرہ یہ سب ہو جاتا ہے
ہاں اچ ہوتا ہے بہت امپورٹینٹ ہے لینے کے لیے سونے کے لیے بھیا
ہاں یہ نہیں ہے کہ کام ہی کرتے رہو کام ہی کرتے اور سونا بھی بہت ضروری
ٹلتھ اپنی جی
اور ہاں جی اور ورک کرنے والا انسان تو یہ چاہتا ہے کہ بس اب نیند لے لوں میں
ہ ہوں صحی کہہ رہی ہے مطلب تھکا ہارا آتا ہے تو وہ آتی ہی کچھ یہ بہت کام ہوتا اس کے بعد مگر یہ ہوتا کہ بعد میں سوئی جاتا ہوں
ہاں لیکن کچھ گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ غریب گھروں میں یہ ہوتا ہے ٹینشن ہوتی ہے بہت زیادہ کہ بھائی اب گھر جاؤں گا کیا ہوگا گھر پہ کھانا ہوگا یا نہیں ہوگا ایسا ہوتا دماغ میں بٹھائے رکھتے ہیں وہ لوگ بات
ہاں سی ج رہے
ایک ٹینشن الگی ہوتا آدمیوں کےو پرر عورتوں کے اوپر کہ گھر جا کے کھانا بنانا ہے مجھے اپنے بچوں کو سنبھالنا ہے یہ سب کرنا وہ سب کرنا ہے
ہاں
ہاں جی ہاں جی بس میں تو یہی سوچ رہی تھی کہ بلہ اللہ سب کو ہدایت دے بس اللہ کی تلاوت کرو تلاوت کرنے کے بعد آرام سے اپنی نیند لو
جی یہ تو ہے ہی کیکہ جب ہم اوپر والنے کی مرض کریں گے نا تو اپنے آپ ہی
ہاں جب ہاں جب تک اللہ کے اپر نہیں چلیں گے نا تب تک ہماری ہمارا خود کا ہی نقصان ہے
وہ تو ہو ہی رہا ہے نا نیندیں پوری نہیں ہو رہی ہے
ہ جی بس آپ کو بھی میں یہی بولوں گی کہ کہ آپ بھی اپنا شیڈیول ٹھیک کریں اپنا نیند ویند کا سسٹم ٹھیک کریں
ہاں ان شاء اللہ کوشش کروں گی بس تھوڑا سا آفس کے چکر میں نا تھوڑا ماحول بھی گڑیا آپ تھوڑا سا اس سے فارغ ہوگ پھر تھوڑا روٹیین بنا
ہاں جی ہاں جی الگ ہی ٹینشن رہتی ہے نا ایک
جی جی چلو ٹھیک ہے پ گ
اوکے السلام علیکم
السلام